ولو و اللام وعلیکم السلام ا ا تون چکن کھائےیں
اور
شام کو لائیں گے مٹن تو کھائیں گے ہ ہ ہماں نہیں ب کیا ہم ج ب سے نہیں بنتا ہے پورا کھانا اچھا
ہاں چار چ پور نہیں بن
نہیں
اور بتائیں نا بھائی جان پڑھائی وڑھائی کیسے چل رہی ہے
پڑھائی آپ یہ پڑھائی کیسا چل رہا ہے
بھائی ہمارے بھائی جان ہمارے یہاں بھی ا چل رہی گیا کون سی ککھا میں ہے بھائی جان ہوں
مہیش
آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے
ان کو ڈ ڈرائنگ سب سے اچھا لگتا ہے ڈرئگ دورن
آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے
بھائی جان میں ہندی لگتا ہے اور جو بولے ہیں نا بھائی جان پینٹنگ آئیے گا میرے کو بھی آ آپ کا پورا منہ بنا لوں گا
ارے کچھ سمجھ نہیں آتا اسی لیے ڈرائنگ لیے ہیں آرٹ میں
ہ آئی گاان
پڑھائی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے ہمارے یہاں تو ٹیچر ہی نہیں ہے ہم گھر پہ ہی پڑھتے ہیں موبائل سے
موائل چاہ ہی پڑتا
ہوں ہمارے یہاں اسکول اسکول بھی ابھی بند ہے ٹیوشن بھی بند ہے ٹیوشن نہیں پڑھاتے سر کوئی تو ایک ٹیوشن تھا تو وہ بھی اب سر چل گئے
اچھا ہا
آپ کیا کریں آپ کیا ٹی شرٹ آتا ہے کیا
ہاں بھائی جانا ہمارے یہاں تو اوپر
اچھا
وہاں کھیتی واٹی کیسے چل رہی ہے بھائی یہاں
کھیتی تو اچھی چل رہی ہے آپ آپ کے یہاں
ہمارے یہاں بھی بہت اچھی چلتی ہے
آپ کے یہاں کھاد کیسے دیتے تا کھاد جو ہوتا ہے نا دوا چٹنا چھینٹنا پڑتا ہے کھیت میں کیڑا کیڑا ختم کرنے کے لیے کتنا روپے دیتا ہے کیسے مطلب بورا ایک بورا ہمارے یہاں تو بورا پ بیچھاتا ہے آپ کے یہاں
ہمارے یہاں بھی بوڑا پ بیچاتا ہے بھ جان
بوڑا پہ بچاتا ہے نہیں تو ہمارے یہاں تو برا بھی بی چاہتا ہے آپ کے یہاں کتنا روپے بیچاتا ہے مطلب بوورا پہ
بورا بیچاتا ہے دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار دو لاکھ دو کروڑ ایسے بیچاتا ہے
ارے ہمارے یہاں ہمارے یہاں تو سستا ملتا ہے ہمارے یہاں ملتا ہے جیسے چار سو پینسٹھ روپے چھ سو پینسٹھ روپے بارہس سو روپے ایسے ملتا مطلب دو ہزار سے اندر کے رینج میں آپ کے یہاں اتنا مہنگا کیسے چل گیا آپ کے یہاں سرار اچھا نہیں ہے
نہیں بھائی جان انڈین روپیز نہیں بات ہم اب تھوڑا یو کے میں رہتے ہیں نا اسی لیے انڈین ہوگا
اچھا یہی سوچے کی اتنا منا کہاں سے دے دے گا وک میں آپ کھیتی کرتے ہیں کیا
ہاں بھائی جان کھیتی میں یہاں پہ بہت پیسہ ہے
اچھا آپ کیا بورنگ بورنگ کیا بورنگ مطلب پانی پٹاتے ہیں کیسے پٹاتے ہیں بنا بورنگ کے
نہیں بھائی جان بورنگ بورنگ نہیں لگتا ہے وہاں پہ تو مٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے
اچھا
اسی سے پورا اور یہاں کا پورا ٹھیکا میں ہی لے رکھا ہوں بھائی جان
اچھا ہمارے یہاں تو بوروری ن ہم اپنے کھیت کے آڑی پہ ہلائے ہیں ن ہم چالو کر کے پٹاتے ہیں
شاہ بائی جان کیا کیا کیا کیسے کیسے پٹاتے ہیں بھ جان
ارے نہیں ایسے بورنگ چالو کرتے ہیں موٹر موٹر لائن سے کنیکٹ کر کے موٹر چالو کرتے ہیں اور چلا دیتے ہیں بس پانی پارتے رہتے ہیں چھوڑ دیتے ہاں تو فرا ہی ہے
کہتے وے ہیں کہ نہیں بھائی جان
کھاتے ہمم تو کھاتے ہیں ہاں باغیچہ تو ہے
کبھی
یہ ہو ارے آئیں گے تب نہ ک آئیں گے ہم
گھومنے اومنے کا پلان بنائیے کہ نہیں بھائی جان
بناتے ہیں مگر ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
کیا آپ کوئی بزنس مین ہے کیا
نہیں پاپا بزنس کرتے ہیں تھورا کرانہ دکان ہے کیا ب ارے نہیں رے بجنس کرتے ہیں بھائی چان مے لگا آپ کو کافا ملب باا نہیں بائی پورا نائٹ ہوتے ا جان ہمار کانہ دکان کا دو ہے سینٹر اسی میں ایک جاتے ہیں کبھی کبھی کھانا پہنچانے پاپا کو دینے
تب آپ کو کیسے ٹائم نہیں ملتا ہے
پڑھنا بھی پڑتا ہے گھر پہ ہی پڑھنا پڑتا ہے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو اپنے سے پورا رٹا مارنا پڑتا ہے ارے ہاں ہاں ہ آپ سے ہم تیل بھی ہئیں گے کتنے ہئیں گے تب
ارے بھائی جان وہ تو سب کہتا ہے
ارے بھائی جان آپ کی بولی سے ہی پتا چل رہا ہے
ارے بھائی جان آپ کے تو بولی سے پتا چل رہا ہے آپ کنگال گھر کے لڑکے ہیں
کیا
کچھ نہیں بھ جان اور بت نا بھائی جان امی جان ابو جان نے لگایا تھا کہ نہیں آم کا چاٹ
ابو جان لگائےیا تھے کہ نہیں اچار کام کر
لگائے تھے بھائی جان
آپ کے یہاں لیچی کا سائز کتنا بڑا بڑا ہوتا
بھائی بہت بھائی جان بہت بڑا بڑا ہوتا ہے آپ کئی طرو تھایا ن بھائی جان
ارے ہمارے یہاں تو نہیں لیچی ہی نہیں ہے
ارے بھائی جان آئیے نا کبھی کھلاتے ہیں آئیے نا کبھی
نہیں ہم اتنا دور نہیں آ پائیں گے ہم ابھی ابھی چھوٹا ہے بچہ ہے ہاں ہمم تو ابھی فورٹین ئر اولڈ ہے فورٹین چودہ سال کے ہے
تو آپ کون فون دے دیتا ہے اتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو
پرشن ل
اچھا بھائی جان وہ سب چھوڑے بھائی جان اور اب اور بتائے نا کہیں گھومنے وومنے چلے
چلیں گے چلیں گے نب کہاں گھومنے کا پ ہ تھائی لینڈ جائیں گے تھائی لینڈ کیا ارے پاپا ممی کے ساتھ جائیں گے
ارے پاپا ممی تو اپنا انجوائے کریں گے بھائی جانہ آپ کیا کریں گے
ہاں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر گھومیں
آپ کے تو ممی پپا
ہاں ہاں ارے ہاں وجنس کریں گ پ
اچھا بھائی جن واہ کیا بات ہے کبھی تار کا ک کھوجا کھائیں گے نہیں بھائی جان
یہ نہیں ہوتا تار کسے کہتا ہم تو پتا ہی نہیں تار کیا ہوتا
ارے بھائی جان کبھی آئیے ہمارے رہ آ کھلاتے ہیں آپ کو ہوگا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ بزنس مین کے لڑکے ہیں نا اسی لیے
آ کے پپ کیا کرتے
ارے بھائی جان ہمارے پاپا تو تھوڑا نارمل ہےاں ایک لیمبورگنی ہے ایک بگاٹ
ارے اب تو ہم سے بھی رہیس ہے رہیس پ تو ہم سے بھی نہیںیر توے بھائی جان چلے ک پارک یہ پارک ہمارے یہاں پارک ہے بہت بڑے بڑے پارک ہیں پ ارے نام نہیں پات رستتے ہم ایسے ہی چل جاتے ہیں ما میرا دوست کا پارک ہے ارے ہمارے یہاں وسا نام ہی جد ب
اچھا بھائی جان
کو چلانے نہیں پائی گا نہیں نہیں نہیں آپ کیسے پوچھ رہے با آپ کے پا تو لیبر ج نہیں ہی ہے ارے بس بائک بائک خریدے ہم ج تو ہے
اچھا بھائی جان ہاں گائی جاننا
تا ہے کیا بھائی ہاں آتا ہے تھڑا رہاتا ہے ابھی پوری طرح کچھ نہیں سیکھے آپ کیا آپ کیا کیا ستے موسم موسم تو لگ رہا ہے بارش جائے گہ
ان بتن چنا
ارے بھائی جان کہہ رہے ہیں آپ کے بقریت لے سے
ارے بھائی جان ہمارے یہاں بھی بہت اچھا گیا بقر عید
ہمارے یہاں تو پڑا معاملہ الگ ہی ہو گیا تھا تو گھٹ گیا تھا میرا بریانی بنوائے تھے تو
ارے تو آپ سب کو دے دیے ہوں گے نا بانٹ دیے ہوں گے اسی لیے
تھورے تھورے زیادہ ہی آدمی آ گئے تھے ہم انوائٹ کم کیے تھے مگر آ گئے تھوڑا زیادہ تو کم کروئے تھے نا کٹ گیا
کیا بات پے بائی جن ہو ہوو کیا بھائی جان
کانتے ہیں
کے سائڈ رہتے ہیں
ہمم کا مائ پی س آاہپک دھیرے دھیرے ما گاؤں ڈیولپ ہو رہا ہے تھوڑا د دے گاؤں سے سورت شہر میں بدلا بھائی جان آپ کہہ رہے کہ کیا کرتے ہیں آپ ابھی آئیت کیا پروجیکٹ لاکنے پچھا میں
ہم تو نائنتھ ککچا میںے بھائی جان
م میا ابھی ا اچھا
آٹھویں کے ککا میں کون کون سا سبجیکٹ
ار کیا کہ نہیں کیاار ڈگ اچھا لگتا پہلے میت اچھا لگتا تھا مطلب کہ اب ہارڈ ہو گیا نا ڈرائنگ اچھا لگتا
اچھا بھائی جان اور بتائے نا بھائی جانی کیا بولتے ہیں سر اور مارتے ہیں کہ نہیں
ار نہیں کہ ہمارے یہاں تو اسکول ابھی چھٹی ہے ٹیشن پڑھائی
تو صحیح ہے پر کچھ بات نہ بھی جان
آپ کانا وانا ہو گیا آپ
ہاں بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان وعلیکم السلام
آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگوا بیٹی
بیٹی چت کے جات باب اہاں